السلام علیکم کیسے ہو شکر اللہ کا گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں آپ کے گھر پہ سب ٹھیک
ہاں شکر اللہ کا بس آج صبح سے دل تھوڑا اداس تھا سوچا تم سے بات کر کے تھوڑا دل ہلکا کرلوں کچھ ایسی بات ہوئی ہے جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے
خیریت تو ہے نا ایسا کیا ہو گیا جو تم اتنی پریشان ہو مجھے بتاؤ کسی نے تمہارا دل دکھا ہے کچھ مسئلہ ہوا ہے کیا گھر پہ
گھر کا مسئلہ نہیں ہے بٹ اصل میں رسوائی اور بے عزتی کی ہے آج خاندان کی ایک دعوت میں میری ایسی تعازیق ہوئی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی دل خون کے آنسو رو رہے ہیں
بیعزتی کس کی مجال ہوئی جو تمہاری بیعزتی کرے اور وہ بھی خاندان کی دعوت میں سب کے سامنے پوری بات بتاؤ مجھے آخر ماجرا کیا ہے
تمہیں تو پتا ہے نا ہماری وہ جو دور کی فوفو ہے ان کی بیٹی کی شادی تھی آج میں نے کتنے چھاؤں سے نایا جوڑا پہنا تھا سب تیاری کی تھی پر وہاں پہنچتے ہی انہوں نے سب کے سامنے میری ایسی م م مٹی ملی مٹی پلید کہ کی کہ میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی
اچھا انہوں ایسا کیا کہہ دیا تمہیں اور تم اتنی بھولی کیوں بن جاتی ہو ہمیشہ تم نے آگے سے ان کو کچھ جواب نہیں دیا کیا لوگ تو بس موقعے ڈھونڈتے ہیں دوسروں کو نیچے دکھانے کے لیے
جواب کیا دیتی میں تو بالکل سن ہو گئی تھی انہوں نے سب کے سامنے میری پڑھائی اور میری ملازمت کو لے کر باتیں سنانا شروع کر دے کہہ کہنے لگے کہ عمر ہو گئی ہے پر ابھی تک صرف پڑھائی ہی کر رہی ہے کوئی دنگ کا کام نہیں ملا ہے اور نہ ہی ابھی تک شادی ہوئی ہے
یہ تو بہت ہی غلط بات ہے کسی کی نجی زندگی پر اس طرح سب کے سامنے تنقید کرنا بہت بڑی بد تہذیب ہے انہوں نے صرف تمہاری نہیں بلکہ تمہارے ماں باپ کی تربیت پر بھی انگی اٹھائی ہے ایک طرف سے
ہاں انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ آج کل کی لڑکیاں بس عمر گوا دے تی ہے پڑھائی میں اور پھر بعد میں ہاتھ ملتی ہے ان کی ان باتوں پر وہاں موجود دوسری خواتین بھی مسکرانے لگی مجھے اس وقت ایسے لگا جیسے زمین آ زمین زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں
تم نے واقعی بہت صبر سے کام لیا اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو شاید انہیں وہیں پر ایسا کرارا جواب دیتی کہ ان کی بولتی بند ہو جائے یہ لوگ کچھ تو کچھ خود کرتے نہیں ہے اور دوسر روں کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانے میں انہیں مزہ آ
بات تو تمہاری صحیح ہے پر اس وقت دماغ کام ہی نہیں کرتا عزت کا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت عزیز ہوتی ہے جب اس جب کوئی اس پر وار کرتا ہے نا تو اندر تک سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے میں بس اپنا رونا چھپاتی ہوئی ایک کونے میں بیٹھ گئی
تمہارا رونا ان لوگوں کی جیت تھی تمہیں رونا نہیں چاہیے تھا بعزتی کا بدلہ ہمیشہ خاموشی اور کامیابی سے دیا جاتا ہے یا پھر اسی وقت تو انہیں ان کی اوقت یاد دلا دی جاتی ہے تم نے انہیں موقع دیا کہ وہ تمہیں تم پر مذید ہنسیں
مجھے اب افسوس ہو رہا ہے کہ میں میں نے انہیں کچھ کیوں نہیں کہا پر تم خود سوچو جب بڑے اس طرح کی باتیں کریں تو کیا انہیں آگے سے جواب دینا تنظم مزاح یا یہ بد تہذیبی نہیں کہلاتا میں نے بس اپنے ولدین کے کی عزت کی خاطر چھپ رہناویتر سمجھا
والدین کی عزت اپنی جگہ پر اپنی خود داری کو داو پر لگا دینا کہاں کی عقلمندی ہے بے عزتی سہنے والا بھی اتنا ہی گناہگار ہوتا ہے جتنا کرنے والا اگر تم اج چپ رہی ہو کل وہ کسی اور محفل میں تمہاری اس سے بھی بڑھ کر باتیں سنائیں گی
تمہاری باتیں میرے دل کو لگ رہی ہے واقعی جب انسان ایک بار بےعزتی برداشت کر لیتا ہے تو دوسروں کو لگتا ہے کہ اس میں گیرت ہی نہیں ہے پر تم بتاؤ ایسی صورت حال میں انسان کو کیا کرنا چاہیے کیا مجھے ان سے رشتہ ختم کر دینا چاہیے
رشتہ ختم کرنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے اگر تم رشتہ ختم کرے گی تو لوگ کہیں گے یہ تم گنہگار تھی اس لیے با گئی تم ان کے سامنے جانا چاہیے پر اس بار پورے اعتماد کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ تم کمزور نہیں ہو
لیکن ان کی باتوں سے جو زخم میرے دل پر لگے ہیں وہ کیسے ٹھیک ہو گئے بےعزتی کا جو دبا انہوں نے سب کے سامنے لگایا ہے اس اس میں کیسے مٹاؤ لوگ تو آب جب بھی مجھے دیکھیں گے انہیں باتوں کو یاد کریں گے
لوگوں کا کام ہی باتیں بنانا ہے آج تمہاری بے عزتی ہوئی ہے کل انہوں نے کسی اور کو نشانہ بنایا ہے لوگوں کی باتوں کو دل مت لیا کرو جو انسان دوسروں کی بےعزتی کر کے خوش ہوتا ہے وہ دراصل اپنے سے خود بہت چھوٹا اور مایوس ہوتا ہے
یہ بات تو تم نے بہت گہری کہی ان کی اپنی بیٹی نے بھی تو پڑھائی چھوڑ دی تھی اور انہوں نے اس کی شادی جلدی کر دی شاید انہیں اس بات کا حسد ہے کہ میں ان کی بیٹی سے زیادہ پڑھ لکھ گئی ہوں اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کر رہی ہوں
بالکل صحیح پکڑا تمنے یہ صرف اور صرف حسد ہے جب لوگ کسی کی بہتری کو برداشت نہیں کر پاتے تو وہ وہ اس پر طنز کرتے ہیں اور اس کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس سے اپنے برابر یا اپنے سے نیچے گرا سکے تمہارا پڑھنا ہی ان کی سب سے بڑی تکلیف ہے
اگر ایسی بات ہے تو پھر انہوں نے جو کچھ کہا وہ ان کی اپنی ذہنیت کا آئنا تھا میری حقیقت کا نہیں میں مجھے بے وجہ ہی اتنی تکلیف ہوئی میں پوری رات سو رہی سو نہیں سکی بس یہی سوچتی رہی کہ مجھ میں کیا کمی ہے جو انہوں نے ایسی بات کہی
مجھ سے سنو تم میں کوئی کمی نہیں ہے تم ایک ذہین پڑھی لکھی اور عزت دار لڑکی ہوں انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کی اپنی تربیت کی کمی تھی تم نے ان کی باتوں کو دل سے لگا کر اب نی توہین کی ہے ایسے لوگوں کو تو ٹھکرا دینا چاہیے
تم نے میرا حوصلہ بہت بڑا دیا ہے میں سچ میں بہت کمزور محسوس کر رہی تھی پر اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ کسی کے کہنے سے میری عزت کم نہیں ہو جاتی عزت اور ذلت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے ان کے ہاتھ میں نہیں
بے شک یہ بالکل سچ ہے عزت دینے والی ذات صرف خدا کی ہے جب تک تمہارا خدا تم سے راضی ہے کسی کی طنز یا بےعزتی سے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تم بس اپنی محنت جاری رکھو اور انہیں اپنی کامیابی سے جواب دو
کامیابی سے جواب دینا ہی سب سے بہتر انتقام ہوتا ہے نا میں اب اور زیادہ دل لگا کر پڑھوں گی اور ایک دن ایسی ملازمت حاصل کروں گی کہ ان کی آنکھیں کھل کی کھلی رہ جائے گی پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیسے میری بےعزتی کرتے ہیں
ہاں یہ ہوئی نہ ایک بہادر لڑکی حبا مجھے تم سے یہی امید تھی جب تم بلندیوں پر پہنچو گی تو یہی لوگ جو آج تم پر ہنس رہے ہیں تم سے تعلق نکالنے کی کوشش کریں گے اور سب کے سامنے تمہاری تعریفی کرتے نہیں تھکیں گے
لیکن کیا یہ دنیا واقعی اتنا مطلبی ہے مطلب جب تک تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو لوگ پ پنیار کے ٹکڑے کی طرح سمجھتے ہیں اور جب تم کامیاب جاؤ تو سب قدم چومتے ہیں عزت کیا صرف پیسے اور عہدے کی ہوتی ہے
افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہاں اس دنیا کا یہی دستور ہے یہاں انسان کی عزت اس کے اخلاق سے نہیں بلکہ اس کے مالی حالات اور عہدے سے ناپی جاتی ہے جو امیر ہوتا ہے کہ ہر بری بات کو بھی مذاق سمجھ کر اڑا دیا جاتا ہے اور غریب کیا مواقع سے محروم انسان کی سچائی کو بھی رسوائی بنا دیا جاتا ہے
یہ تو بہت ہی برا نظام ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی انسان بہت نیک اور شریفوں پر اس کے پاس پیسہ یا عہدہ نہ ہو تو دنیا اس کی بے عزتی کرنے میں کوئی كسر نہیں چھوڑے گی اخلاق کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے کیا اس زمانے میں
اخلاق کی اہمیت اب صرف کتابوں میں رہ گئی ہے عمالی زندگی میں لوگ صرف طاقت اور پیسے کو سلام کرتے ہیں تم نے خود دیکھا ہوگا دعوت میں جو لوگ امیر ہوتے ہیں انہیں سب سے آگے بٹھایا جاتا ہے اور ان کی خوش آمد کی جاتی ہے چاہے وہ کتنے ہی بداخلاق کیوں نہ ہو
ہاں میں نے یہ خود محسوس کیا ہے آج انہوں نے ان خواتین سے بہت عزت سے بات کی جن کے شوہر بڑے عہدے پر ہے اور مجھے انہیں انہوں نے اس طرح نشانہ بنایا جیسے میں نے ان کے رحم و کرم پر ہوں یہ سوچ کر ہی گن آتی ہے اس ذہنیت سے
اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ان کی باتوں کو دل پر لے کر اپنا وقت اور سکون برباد مت کرو یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے تمہارے آنسو بہہ تمہارا ایک ایک کا آنسو قیمتی ہے اسے ایسے سستے لوگوں کے لیے ضائع مت کرو
میں اب نہیں رو گی تم نے میری آنکھیں کھول دی ہے میں نے ہمیشہ سب کے ساتھ تمیز اور ادب سے بات کی ہے پر شاید اب مجھے اپنا لہجہ بہت ن لہجہ تھوڑا سخت کرنا ہوگا لوگوں کو لگتا ہے کہ نرمی کمزوری کی نشانی ہے
بالکل صحیح کہا تم نے نرمی ضرور اختیار کرو پر وہاں جہاں لوگ اس کی قدر کر جہاں لوگ تمہاری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھائے اور تمہاری بے عزتی کرے وہاں تمہیں ایک دیوار بن کر کھڑا ہونا ہوگا اپنی حدود خود طے کرو تاکہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ وہ انہیں پار کرے
اپنی حدود طے کرنا یہ بات میں نے پہلے کبھی نہیں سوچی تھی میں ہمیشہ س سب کو خوش سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھی اور اسی چکر میں اپنی عزتیں نفس کو بھول جاتی تھی اب سمجھ آیا کہ سب کو خوش رکھنا ناممکن ہے
سب کو خوش رکھنے کا مطلب ہے اپنی تعازی کا پروانا خود لکھنا جو انسان سب کو خوش رکھنا چاہتا ہے وہ آخر میں خود کو سب سے زیادہ اکیلا ان مایوس پاتا ہے تمہارا سب سے پہلا فرض اپنے آپ سے ہے اپنی عزت سے نہیں اپنی عزت سے ہے
تم نے بالکل صحیح کہا فرمایا اگر میں خود اپنی عزت نہیں کروں گی تو کوئی دوسرا میری عزت کیوں کرے گا مجھے خود کو ایک اہم اور قیمتی انسان سمجھنا ہوگا ان ففو کی بات باتیں اب میرے لیے ردی کے کاغذ کی طرح ہے
یہ ہوئی نہ بات مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تم اب اس بات کو سمجھ رہے ہو عزت نفس انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتی ہے جب تک یہ سلامت ہے انسان ہر مش کل کا سامنا سر اٹھا کر سکتا ہے
ویسے تم نے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا کیا ہے کیا کبھی کسی نے تمہاری بےعزتی کرنے کی کوشش کہ اگر ہاں تو تم نے اس وقت کیا کیا تھا مجھے تم سے سیکھنا ہے
ہاں ایسی کوئی دنیا نہیں جہاں حسد کرنے والے نہ ہوں میرے ساتھ بھی ایسا ہو ہے چلو پھر کبھی بتاؤں گی اللہ حافظ
اللہ حافظ